السلام علیکم بھائی جان
السلام و علیکم بھائی جان
اور بتیں آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہیے
سب کہہرییت ہیں آپ کے سب کہرییت ہیں بھائی جان
جی اللہ کا شکر ہے سب کہہ رہے تھے اور بتائیں بھائی جان کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بھائی جان بیٹھے
اور بتائیں موسم کیسا ہے بھائی جانا آپ کے یہاں پ
ٹھنڈی ٹھنڈی بیار چل رہی ہے بھائی جان
جی جناب
اور صحیح ہے موسم
جناب ہمارے یہاں پہ تو موسم میں گرمی ہو رہی ہے زیادہ ہی گرمی ہے کچھ پیچھ مت اتنی گرمی ہو رہتی ہے کہ دھوپ کی طبیعت اتنی تیز رہتی ہے د کے گھر سے باہر ن باہر نکلنا بھی دشوار ہو رہا ہے ماشاء اللہ پر کریں ہی کیا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ یہ گرمی جو بڑھ رہی ہے اس کا کارن ہم آپ جیسے لوگ ہیں یہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو چند پسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں انہیں یہ نہیں بتا ہے مانو جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہے ہمیں ایسے لوگوں باگوں کو سمجھانا چاہیے جناب کچھ آپ فرم ہے
وہ تو ہے بائی جان آپ دیکے ورچھوں کو کاٹ رہے ہیں بھائی جان ورچھ ہم کو برچوں سے ہم کو کئی فائدے مند ہیں ہم کو ہم کو لکڑی بھی دیتا ہے پھل بھی دیتا ہے اور آکسیجن بھی دیتا ہے چھایا بھی دیتا ہے بہت کارن ہے پر ویکتی کچھ پیسوں کے لیے ہی پیڑوں کو کٹوا دیتا ہے اچھا پیڑوں کو کٹوا رہا ہے تو ایک پیڑ کٹوانے پ دس پیڑ لگا دووں
جی ماشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ہو جناب
اس سے نہ تو آپ کا گھاٹا ہو نہ تو آپ کو کوئی دقت ہوگی نہ اس سے گرمی بڑے گی نہ وایو پردوشن ہوگا کوئی زیادہ وہ نہیں ہوگی
جی جناب آپ نے یہ بالکل صحیح بولا کہ اگر ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں تو ہم ایک پیڑ کی جگہ پہ کم سے کم پانچ پیڑ تو لگائیں ہی تو یہ اچھا رہے گا اگر ہم ایسے ہی پیڑ کاٹ چلی گئی تو جو آگ آنے والی جنری س وہ تو خطرے میں چلائے چلی جائے گی جناا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے بھی آج کے سمے میں بھی کئی جگہوں پر آکسیجن لینے میں د دقت آتی ہے ہمیں اٹھن محسوس ہوتی ہے اور آپ نے اس بات پ غور کیا ہو کہ ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں اگر ہم پیڑ پودے کاٹتے رہیں گے تو بارش بھی نہیں ہوگی ٹائم سے آپ نے دیکھا ہوگا جو سمے بارش کا ہے اس ٹائم پہ بارش نہیں ہو پا رہی ہے اور نہ ہی کسان سے کسان لوگ صحیح ٹائم سے فصل کر پا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ ہمیں پیڑ پہودتااوں سے کافی فائدے دیکھا ہوگا آ نے کہ ہم پیڑ پودوں سے شھ چھایا شدھ آکسیجن اور پل اتیادی بھی پراپت کرتے ہیں اور پیڑ پودوں سے کہئی اور س بھی بنائی جاتی ہیں جن سے ہمیں کافی علاجوں میں ان کو ہم کھاتے ہیں اور ان سے ہمیں انفیکٹ کوئی کوئی ویسی شکایت بھی نہیں رہتی ماشاء اللہ ہم اس سے جلدی ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں جناب کچھ آ فرمائیں
دیگی بھائی جان ہم سب مل کر پیڑ پودوں کو کاٹنے سے روکیں گے تو آگے آنے والی پیڑھی سرکچت رہے گی ورنہ دیکھیے پہلے ویکتی سو سال ایک سو بیس سال جیتا تھا زندہ رہتا تھا اب دیکھیے جناب کہ ویکتیس پچاس ساٹھ کا اتے ہی ختم ہو جا رہا ہے وہ آگے آنے والی ہماری جن جنریشن ہے وہ پھر اور کم ٹائم میں ختم ہو جائے گی بہت جلدی ہی ختم ہو جائے گی پھر تو یہ
جی جناب آپ صحیح فما رہے انشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں لوگ باگوں کو سمجھانا چاہیے کہ پیڑ پودے لگائے ایسے پر لوگ آگ ایسے نہیں سمجھتے ہیں ہر کام کی پہل خود سے شروع کرنی پڑتی اگر ہم خود ہی پیڑ پودے لگائیں گے تو ان شاء اللہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں ہمارے امی جان ابو جان بھائی جان ان کو کو بھی ہم بتائیں کہ وہ پیڑ پود ل اگر ہم سب ہماری فیملی سبھی پیڑ پودے لگاتے کم سے کم ہم پانچ پانچ پیڑ پودے لگاتے ہیں تو ہم کم سے کم پچاس سٹھ پیریٹ تو لگا ہی سکتے ہیں ان شاء اللہ اور اگر ہم خود لگا رہے ہیں تو ہم دوسروں سے بھی بول سکتے ہیں اگر ہم خود کاٹ رہے ہیں پیٹ اور ہم دوسروں سے بولے کہ پیڑ لگاؤ تو بولو گ ہمیں بولیں گے کہ کیا ہمیں فالتو میں گان دے رہا ہے ماشاء اللہ خود لگا نہیں رہے ہیں انسا پودوں کے اندر بھی ایک جیو ہوتا ہے جیسے اگر ایک پیڑ کاٹنے کا مطلب اپ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیو ہے ہے کرنا ان شاء اللہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ جو لوگ پیڑ کاٹتے ہیں انہیں درد پت دو کا زمین بھی نصیب نہیں ہوتی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودوں سے ہمیں پھل ملتے ہیں اگر ہم پیڑ پودے نہ لگائیں ہم بازار سے پھل خریدتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پلوں میں میڈیسن انجیکشن اتد کا استعمال کر دیتے ہیں جس سے ہمیں کافی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پتا ہے جی جناب فرمائیں
بھائی جان اب دیکھیے ہم سب مل کر اس کا سمادھان کریں گے تو تو ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیے کوئی ویکتی ہے کوئی اپنی ہماری نہیں سنے گا کسی کی نہیں سنے گا اسے کوئی مطلب نہیں ہے اسے تو پیڑ کاٹنے ہی کاٹنی اب دیکھیے پیڑ اس لیے کٹ رہے ہیں کیونکہ سرکار کو یہ ا مشینیں بند کرانی چاہیے
جی جناب بالکل آپ سےح پر مگر اس میں ہم لوگوں کی غلطی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود حکومت ہی پ پودوں کو جنگلوں کو نشٹ کروا رہی ہے
وہ تو ہے دیکھیے راولی پروت ہے راولی پروت کو نشٹ کیا جا رہا تھا اور دیکھیے کئی کئی پہاڑوں کو نشٹ کیا گیا ہے وہاں پر پیڑ کیا ورچ تھے ان کو نشٹ کیا ان سے گاؤں اگلی بگلی گاؤں بسنے والے وہ بھی نشٹ ہو رہے ہیں وہ سانس کہاں سے لے پائی نہیں بھائی جان اب دیکھیے
ہمارے آپ نے دیکھا آپ نے یہ بالکل صحیح بولا کہ سرکار خود حکومت خود ہی پیڑ پودے جنگلوں کو پہاڑوں کو اتیاد کو نش کروانے میں لگی ہوئی ہے کٹوانے میں لگی ہوئی ہے ماشء اللہ پر سرار کے کیا کرے آج کے سمے میں جن سنکھیا دن ب دن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو سرک تو جن سنکھیا کے لیے جن سنکھیا کے لیے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے کہیں جگہ روز کئی جگ فیکٹریاں کاریالے روزگار کی ویوستھا کر رہی پر مگر ہم نے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہم پڑ جنگلوں کو نشٹ نہ کریں ہمیں جو خالی زمین ہوتی ہے سرک کی سرکاری پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ ہی ہمیں جی جناب
سرک کی بنجر زمین ہے اس میں فیکٹری کھلوائے اور کوئی کاروبار ڈالے اس میں کروائے کاروباروں کو جنگلوں کو جاڑ کر اس سے تو ویکتی جا رہےنے کی وجہ مر جائے گا زندہ تو رہ نہیں سکتا ہے بھائی جان دیکھیے آپ کو ہوا اور مطلب پیڑ پودوں سے ہی بارش ہوتی ہے
جی جناب آپ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہو جناب اگر آج کے سمے میں پیڑ پودے زیادہ ہوتے تو ہمارے مانسون میں بدلاؤ آتا بد بدلاؤ آتا تو بارش ہوتی ان شاء اللہ بارش ہوتی تو موسم کو تو انشاء اللہ بدلنا ہی پڑتا مگر پیڑ کم ہے تو بارش بھی کم ہو رہی ہے آج سے دس سال پیڑ ہے پہلے آپ نے دیکھا تو داادی اتنے پیڑ ہوا کرتے تھے ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہی وہ پیڑ پودوں کے نیچے ہی چھایا گیا لیا کرتے تھے وہیں آرام فرمایا کرتے تھے انشاء اللہ پیڑ پودے نہیں ہیں تو لوگ الگ الٹرک چیزوں پر زیادہ وشواس کر رہ ہیں جیسے کولر پنکھاتیاد م ان کو یہ کون سمجھاائے کہ ہمارے شریر کے لیے تو کھلی ہوا سوستھ ہوا ہی اچھی رہتی ہے اور جس سے ہم سوستھ بھی رہیں گے اور اچھے بھی رہیں گے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر حکومت یہ نیم نکال د کہ جو لوگ پیڑ کاٹ رہے ہیں ان کے اوپر یہ جرمانہ ہے تو لوگ آگ سدھر بھی سکتے ہیں مگر میرا ماننا تو یہ ہے کہ خود حکومت کو پہلے یہ کام بند کرنا پڑے گا پڑ پودے نہ کاٹے گی حکومت تبھی لوگ بگ سدھر سکتے ہیں اگر حکومت خود کاٹتی ہے تو لوگ کیسے سدھر جائے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پیڑ پودوں پر جیو جنتو کے آواز ہوتے ہیں کئی چرندی پرندوں کے آواز ہوتے ہیں اگر ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں تو کئی چرندے پرندے غائب ہو گئے ہیں ماشا اللہ انہیں رہنے میں د کٹاتتی ہے تو وہ لپت سے ہو گئے ہیں کئی چرندے پرندے تو دکھائی نہیں دیتے ہیں جناب آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ اگر ہم پیڑ پودے پیڑ پودے زیادہ ہوتے تورندے پرندے بھی ہوتے ہیں اس ٹائم میں کچ چرندے پرندے دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں ماں لہ پت نہیں کیا ہو رہا ہے جی جناب کچھ آ فرما
اب دیکھیے جناب ویو پردوشن ہو رہا ہے باہنوں کے نکلنے والا دھواں کارخانوں اور تھرمل پاور پلانٹ کا اتسرجن ہونا اس سے ہم کو ہمارے اندر آنے والی یہ گندی گندی گیس ہیں ان سے ہم کو بیماریاں پھیل رہی ہیں جیواشم ادھن اس سے بھی ہم کو
صحی فرما رہے ہو دیکھو آپ نے یہ بالکل آپ نے یہ بالکل جی جناب آپ نے آپ نے یہ بالکل صحیح بولا کہ آج کے سمے میں وایو پردوشن ہو رہا ہے کچھ فیکٹریاں ہیں جیسے آپ نے دیکا ہوا کہ چمڑے بنانے چمڑے کی فیکٹری ہے ٹائروں کی پیک اتیاد سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ہماری بائیک میں لگ جاتا ہے اور اس سے وایو پردوشن ہوتا ہے اور اگر ہم آکسیجن لیتے تو ہمیں کافی سے ساری بیماریاں ہو جاتی جیسے آپ دیکھا ہوا سانس کی بیماری ٹی ٹی وی اتیاد بیماریوں کا ہمیں سامنا سر سرار اگر حکومت خودے فیکٹریوں پر روک لگائے تو اچھا رہےا وایو پردوشن بھی نہیں ہوگا جناب
وہ تو ہے بھائی جان اب میں فرمانا چاہتا ہوں کہ بھائی جان دیکھیے یہ فیکٹریاں ہے مطلب چمڑے کی ٹائروں کی ان کو کہیں باہار کہیں باہر ایسی جگہ پر جہاں کوئی ویکتی مطلب کوئی بازار نہیں ہو کوئی گاؤں نہیں ہو وہاں پر لگایا جائے اس سب سے گندی دھواں اور سب سے گندی
ماشاء اللہ جناب آپ صحیح فرما رہے مگر فیکٹرییا نہیں ہوں گی تو لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا یہ بھی ہے کہ فیکٹریاں لگانا بھی ضروری ہے اور اور اگر فیکٹریاں نہیں ہوئی تو لوگ بے روزگار رہ جائیں گے انشاء اللہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ آپ نے یہ بالکل صحیح والا فیکٹری والا آپ نے یہ دیکا کہ کچ فیکٹریوں سے کچھ ا اسٹ پدارت نکلتے ہیں جو پانی کے روپ اس پانی کے روپ میں نکلتے ہیں وہ پدارت ان کو پانی میں جیسے ندی نالا ہوا اتیادی میں پہنچایا جاتا ہے جس سے ہمارا پانی بھی اشھ ہو رہا ہے ہم اسے پی نہیں سکتے نہ اسے ہم اپنے یوز میں لے سکتے ہیں آپ نے یہ دیکا ہوگا کہ کئی جگہ تو پانی کی اتنی قلت ہے وہ رک ہے کچھ پوچوئی مت ماں تو لاو جو جیو جنتو جنگل میں رہتے وہ اس پانی کو گرہنر کرتے ہیں تو ان کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ماشء اللہ ان کی بھی مو ہوتی چلی جا رہی جناب آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہ تو آگے بھی بات ہوتی رہی خدا حافظ بھائی جان
خدا حافظ